السلام علیکم و رحمۃ اللہ
وعلیکم السلام جی آپ ٹھیک ہو
جی اللہ تعالی کا شکر ہے آپ ٹھیک ہو اچھے سے
جی بالکل الحم
بالکل الحمد للہ آپ کے گھر پے سب ٹھیک جی شکر ہے مالک کا سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب بڑھیا شہر میں اتنا تھک گیا نہ آج ابھی صبح سے کام کر رہے تھے ابھی بیٹھا ہوں بس جی جی تو زندگی کا حصہ ہی ہوتا ہے کرنا پڑتا ہے تو کیا کر سکتے جی تو آپ کا ناشتہ واشہ ہو گیا جی ہاں میرا ناشتہ تو کب کا ہو گیا ابھی تو کھانے کا وقت ہونے کو آیا ہے بالکل بالکل میں نے بس چائے پی ہے دس بجے مجھے تو پتا ہی نہیں ایک بجنے کو آ رہا ہے تو چلے تو جیسے کہ آپ ہم دونوں ہی اردو کے شاگرد رہے ہیں
جی جی
جی تو آپ کیا جانتے ہو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ اردو کہ زبان کے آغاز کے متعلق کیا جانتے ہیں اردو زبان کے آغاز کے متلق ہاں جی کیسے آئے گی کہاں سے آئ اچھا تو جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے پچھلی جماعتوں میں بالکل تو اردو زبان کا آغاز میرے خیال سے باربی اور تیروی صدی میں ہوا جی اس وقت جب براسگیر سب کانٹیننٹ جیسے سری لنکا آتے ہے اس میں جو برصغیر ممالک تھے
تو ان میں کیا ترک لوگ آ گئے تھے افغان بھی تھے ایرانی بھی تھے تاجر بھی تھے تو جب انہوں نے مقامی لوگوں سے مطلب بات چیت کرنا شروع کی تو فارسی عربی ترک کی ان بولیوں میں ان کو پہلے بولا جاتا زا اردو کو پہلے بولا جاتا تھا جیسے برج بھاشا سے نکلی ہے
جی وہ ابتدا میں سب پہلے پہلے میں اس کی نام کیا تھے اردو نہیں تھا اس کے نام تھے ہندوی ہندی دکنی گوجری یا ریختہ کے نام ہوتے اسے ایسے پکارا جاتا تھا اور بعد میں جب اس کی شہرت عام ہوئی نا لوگوں میں تو اس کو اردو کے نام سے شہرت حاصل جی بہت خوب آب تو اچھا خاصا جانتے ہیں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جی پڑا ہے پچھلی کچھ جماعتوں میں جی یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ یاد ہے آپ کو ہمیں کم سے کم معلوم ہے اس بارے میں تو آپ مجھے بتا سک تے ہیں کہ ا اردو جو ہے برج باشا سے نکلی ہے یہ کس نے کہا ہے یہ کس کا قول تھا جی یہ پنجابیوں کا کرانا تھا شاید کوئی خصوص نام تو ہوگا اس میں آپ کو یاد ہے نام مجھے یاد نہیں ہے معذرت چاہتا ہوں یہ اردو جو ہے ایک برج بھاشا ہے یہ کہا ہے محمد حسین آزاد نے اچھا محمدحسیں آزاد جی اور سلیمان ندوی نے کہا ہے کہ یہ سندھی زبان سے نکلی ہے پنجابی سے نہیں سلیمان ندوی جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ سندھی زبان سے نکلی ہے
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے
اور محمود شیرانی کا کہنا ہے کہ پنجابی سے نکلی ہے مطلب کہ مختلف نظریات ہے لوگوں کے جی مختلف نظریات اس کے بارے میں ابھی دکن میں ایک نظریہ تھا جی ابھی کافی مقاموں پر دوسرے دوسرے ادیبوں کے دوسرے نظریہ جی وہی وہی
جی جی
تو میں آپ کو بتاؤں گی ا ہ یہ ہے اس کا ارتقائی سفر سننا چاہیں گے آپ کسی ترقی کی ہاں جی تو کیا ہوا ہے ہے کیوں میں نے کافی پہلے پڑھا تھا پھر بھی میں تھوڑا تھوڑا سا یاد کرنے کی کوشش کروں گا تو کوئی بات نہیں میں آپ کو بتاتی ہوں میں بتاتا ہوں آپ کو کوئی بات نہیں جو دور کی ابتدا ہوئی تھی نا تو وہ دکن میں شروع ہوئی تھی ٹھیک ہے تو وہی اس نے ادبی شکل بھی اختیار کی ادبی شکل مطلب یہ ادب میں لکھا گیا جیسے ڈرامے پلسپ کے افسانے لکھے گئے ٹھیک ہے جی جی تو اس کے بعد دہلی اور لکھنؤ تو میں بھی اس کا ایک اہم مرکز بنا جی ٹھیک ہے اور مغل دور میں بھی فارسی کی سرپرستی کے باوجود اردو کو ہی مسلسل ترقی دی جا رہی تھی اور یہ عام لوگوں میں بہت مقبول ہوئی اور ایک کامیاب زبان کے طور پر نبر مطلب آ نبر کرائی جی جی بالکل
جی جی
اپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو اور دو ادب جو ہے دنیا کے بہترین ادبی سرماوں میں اب شمار ہو گیا ہے پہلے سے ہی جی جی بلکل
جیسے کہ اس میں غزل نظم قصیدہ مصنوعی مرث افسانہ ناول ڈرامہ انشایہ تنقید سفرنامہ خاک اور سواں عمری جیسی تمام اصناف نہایت کامیابی سے پروار اب چڑھی ہے
جی جی بالکل جیسے جیسے اردو نے ترقی کی ویسے ویسے اس میں اور ادب کے مختلف موضوعات شامل کیے جاتے ہیں آج
کیے جاتے آج کل ماہر اردو غزلوں افسانوں ڈراموں پر انحصار نہیں کر تا بلکہ زندگی کے تمام مراکز میں شامل ہیں رونما ہو رہے ہیں اب بالکل تو مجھے لگتا ہے اردو کے حوالے سے سرسیداحمد خان کا نام بڑا ہے ہے بہت بڑا
جی بالکل وہ تو ہے ہی کیونکہ دیکھو سر سید احمد خان نے کی سب سے پہلے علی گڑھ
علی گڑھ یونیورسٹی جو سب سے بڑا مرکز مانا جاتا ہے ابتدائی مرکز مانا جاتا تا ہے اردو زبان کے ابتدائی سفر کا جی اور انہوں نے انگریزی تعلیم دینے کے لیے مسلمانوں تک انگریزی تعلیم پہنچائی اور دکھ اردو ان انگریزی کتابوں کو انہوں نے اردو میں ہی منتقل کیا ترجمع کیا تاکہ ہر ایک سب جو عام مسلمان ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے
جی بالکل بالکل جو فارسی اور یورپی علوم میں تھی نہ زبان مطلب موجود کتابیں تو انھی انھی کا ترجمہ کرایا گیا اردو میں تاکی مسلمان خاص طور پر
طور پر ہندوستانی مسلمان جی ترکیب پا سکہے جی جی بالکل ان کا ایک کال بھی ہے ان کا ماننا ہے کہ صرف دینی تعلیم نہیں بلکہ جب تک دنیاوی تعلیم بھی نہیں ہوگی ایک انسان کے پاس وہ حقیقی ترقی نہیں کر سکتا ہے نا جی وہ تو ہے ہی دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ضروری ہے جی توانھوں نے بلکہ دین ہمیں دنیا کی صحیح رہنمائی سکھاتا ہے جی تو انہ انہوں نے علی گڑھ مومنٹ ا کا آغاز کیا تھا اسی مد نظر یہی مد نظر رکھ تے ہوئے کہ انہوں نے ان دونوں کو ملا کے بنایا ہے
جی
جی بالکل دین اور دنیا کے تقاذوں کو ملا کے انہوں نے قائم کی تھی کیا یہ سائنٹیفک سوسائٹی
ہاں ہاں
جو بعد میں کہلائی پہلے علی گڑھ موومنٹ تاکہ مسلمان جو ہے حقیقی ترقیب پا سکے دین اور دنیا کے تقاضوں کو ملا کے اچھا ٹھیک ہے موسم کیسا ہے موسم آج بہت اچھا ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے دھوپ نہیں نکل آئی اچھا موسم ہو رہا ہے شاید بارش بھی مت نہ ہوگی کل تو بہت دھوپ تھی
ہمم بالکل
جی آپ کو کیا کون سا موسم پسند ہے ویسے مجھے تو یہ والا موسم پسند ہے جس میں نمی مجھے تو سردیاں بہت پسند ہیں سردیاں وہ تو ہیں ہی بٹ ابھی ہے نا گرمی کا موسم تو پتا ہے دھوپ سے انسان کالا پڑ جاتا ہے دھوپ میں وہ بھی بہت ضروری ہے قدرتی پروسیسز کرنے یہ تو قدرت نے رکھا ہے دھوپ چھاؤ سردی گرمی نہیں ہوتا ہے نا پر کہ پسندہ موسم دیک فصلو کے لیے دھوپ بھی ضروری ہے بارش بھی ضروری ہے
ہاں
ہاں جی کسان ایک کسان پورے سال محنت کرتا ہے تو جب پھر اس کا پھل نہیں نکلے گا تو کیا فائدہ ہے لوگ تو بولیں گے گرمی ہے وہ ہے اگر اب بارش زیادہ تب ہی لوگ کہیں یہ بات چھو انسان تو ناشک شکرہ ہے ہر چیز میں ہی حالانکہ وہ اگر قدرت کے تقاضوں کو سمجھ کے چلے تو وہ پرسکون رہ سکتا ہے کہ ہر ایک چیز ضروری ہو انسان کو کسی چیز کے ساتھ وہ سہمت ہی نہیں ہے بالکل بالکل بھی نہیں ہے
جی اگر ایک انسان کے پاس سے بھی مطلب اس کے حساب سے اس کے زندگی گزارنے کے حساب سے سرمایا ہوگا تو ابھی اور لالچ کر کے نہیں ابھی اور چاہیے حالانکہ اس سے پہلے ماضی میں
اس کے پاس وہ بھی نہیں تھا جو اس کے پاس آ پھر بھی اس کو جتنا ملے اس سے اتنا کم لگتا ہے
اور کیا
صحیح بات ہیں سہمتی نہیں ہے بس ان کو چاہے ان کے مطلب حد سے زیادہ پھر بھی نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ورنہ کیا وہاں پر گھر میں سب بڑھے جی الله کا کرم ہے ہم نے کی کھانے کی تیاری وغیرہ تو اچھا دوپہر کا کھانا تو کیا بنایا ہے سبزی میں جی ہم نے آلو مٹر بنائے ہیں اچھا مٹری کھاتے رہو آپ لوگ چکن بنا کے یار کبھی چکن مٹن بھی کھایا کرو بھی کھاتے ہیں ہم مرغا بھی کھاتے ہیں
ہاں ہاں
ابھی بعد میں دیکھیں گے شام کے لیے وہی لائیں گے بنائیں گے کچھ نہ کچھ اس کا
اچھا ٹھیک ہے اچ اچھی بات ہے اچھی بات ہے
جی جی بالکل تو آپ کو جانا تھاتے ہیں کہ گھومنے کالج کے ساتھ گئے نہیں ہ جی ابھی وہاں کی پرنسپل میڈم نے آج ہمیں بلوایا تھا لیکن پھر کچھ وجہ سے کچھ شاگرد آ نہیں پائے تو اب ہم نے وہ پوسٹ پون کر دیا اب ہم جائیں گے کل پرسوں اچھا سر ٹھیک ٹھیک جؤ جؤ جؤ گو ہ یہ موقع بار بار نہیں ملتے جی اچھے اچھے سیر کرو گھوم کے آؤ اپنے مزے کرو جی آپ کو مزہ آتا ہے گھومنے ہم شوق تو رکھتے ہیں گھومنے کا مگر گھومتے نہیں ہیں زیادہ گھوم نہیں پاتے ہیں کیونکہ ابھی ہم اصل میں اکلوتی اکلوتی اولاد ہے تو ماشاء اللہ وہ تو اچھی ہی بات ہے وہ کہاں اچھی سب کچھ خود ہی دیکھنا پڑتا ہے وہ یہ وہ زیادہ تر جانے بھی نہیں دیت ہیں کہ کچھ ہو گیا تو ہمارے پاس تو پیچھے کوئی ہے بھی نہیں ایک اور اولاد ہی ہی ہی ہوتا ہے ماں باپ اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اوپر سے جب اکلوتی اولاد ہوتو بہت زیادہ انسان ڈر بھی جاتا ہے کہیں کچھ نہ ہو جائے خدا نہ جی یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ اکلوتی اولاد کے مزے ہیں سب کچھ نہیں ہوتا اکلوتی اولاد کو سب کچھ خود ہی دیکھنا پڑتا ہے وہ ترس جاتا ہے کاش بھائی بہن ہو کچھ سنبھال جاتا یا انسان بات ہی کر واتہ